جچ ہیلو
ا
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو فکر آپ سنا گرم گرم سب ٹھیک ہاں
جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر بھائی بہن ٹھیک ہے
جی بالکل وہ ٹھیک ہے
ہاں ساری ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے سب سب چنگا والا س
جی آپ کے گھر والے ٹھیک ہے بچے بچے
سب بچے بھی ٹھیک ہے بڑے بھی ٹھیک ہے بوڑھے بھی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ سب کو ٹھیک رکھ تو آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کریں گے جو ہے دوستی اور اس کی اہمیت ٹھیک ہے ہاں تو جو یہ موضو ہے یہ اہم موضوع ہے ہے کہ نہیں
ہاں بالکل
دوستی انسان کی زندگی کا ایک ایسا رشتہ ہے جو خون کے رشتے سے نہیں بنتی ہے کہ نہیں لیکن دل کے بہت قریب ہوتے تا ہے انسان اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہے لیکن ہر کوئی دوست نہیں بنتا دوست وہ ہو تا ہے جو ہمارے دکھ سکھ میں ساتھ دے ہم ہمیں سمجھے اور ہماری خوشیوں میں خوشی ا ظاہر ر ہے
جی بالکل آپ نے بالکل درست بات کہی دوستی زندگی کا ایک قیمتی خزانہ ہے اگر انسان کے پاس س سچے دوست ہو تو زندگی آسان لگ بض آ ساتھ اپنے دل کی بات گھر والوں سے بھی نہیں کر پاتا لیکن دوست کے ساتھ آسانی سے کر لیتے ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح بات بولی دوست وہ ہوتا ہے جو بغیر کہے ہمارے چہرے سے ہماری پریشانی سمجھ لیتا ہے ہے کہ نہیں وہ دن میں ہزار بار آپ کو بولے گا کہ پریشان کیوں ہو پریشان
اچھا جی
اگر ہم اداس ہو تو وہ ہمیں ہنسانے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھی وہ جوک بھی بن جاتا اور اگر ہم خوش ہو تو وہ ہماری خوشی میں شامل بھی ہوتا ہے ہے کہ نہیں لیکن وہاں سے بھی دوست تو ویسا ہونا چاہیے نا
جی یہی یہی تو سچی دوست ہی ہے آج کل بہت لوگ دوست کہلاتے ہیں لیکن اصل دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہے آسان وہ آسان وقت میں تو ہر کوئی ساتھ دیتے ہیں ہے کہ نہیں
جی بالکل آپ نے سچی بات بولی کہتے ہیں کہ مشکل ک وقت انسان کو اصل دوستوں کی پہچان کرات ہے ہے کہ نہیں جب انسان جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کون واقع اس کے ساتھ ہاں ہے کہ نہیں دوستی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے ناراضگی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی دیک میں محبت رہتی
بالکل بالکل دوست وہی ہوتا ہے جو پہلے مذاق اڑاائے پہلے تو وہ مذاق اڑاتا ہے پھر خود ہی اس مزہ مزہ میں کسی کا دل دکھے تو پھر پھر مسئلہ اگر ہو جائے تو وہ مسئلہ پھر
ہ جی بالکل درست بات ہے یہ اور کبھی کبھی دوست ہی سب سے زیادہ پریشان بھی کرتے ہیں نہیں لیکن لیکن ان کے بغیر زندگی ادھی لگتی ہے
جی جی بچپن کے دوست ہی الگ ہی ہوتی ہے ہے کہ نہیں
جی بالکل
ہ
اسکول کے دوست جیسے کھیل کے دوست اور وہ وہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی بھی ہوتی تھی پینسل اریز پہ ہے نا اور چند منٹ بعد ہی ٹھیک ہو جاتی تھی ہے کہ کہ نہیں بچپن کی دوستی بہت صاف ہوتی ہے نہ مطلب نب کی نہ حساب لیکن جب جوانی میں انصاف اہش ہے پھر وہ دوستی انسان کا ایک ب
ب ب بہت بڑا حصہ بن جاتا ہے بکل بڑائی کام سفر روزمرہ کی باتیں سب دوستوں کے ساتھ زیادہ یادگار لگ
جی بالکل ہاں اور جو ہی جو انسان بڑا ہو جا ہے پھر وہ مطلب بچپن میں اس کے پاس اتنا ذہن نہیں ہوتا ہے کہ یہ دوست میرا کیا ہے یہ کہاں رہتا ہے کیا ہے تو اس ٹائم بھی مطلب دوستی ہوتی ہے لیکن جب کڑا ہو جاتا ہے پھر اس کی سمجھ آتی ہے پھر وہ بولتا ہے پھر پھر دوستیاں بھی مطلب ہی بن جاتی ہے کبھی کبھی میں نے ایسا اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے اور اگر
اچھے ہو تو انسان اچھی عادتیں ہی سیکھتا ہے
بالکل اگر غلط ہو تو پھر غلط راستے پہ ہی چلتے ہیں وہ سارے ہے نا اور آج کل آپ دیکھ سکتے ہو کہ ا لوگ جو ہے نشا کرتے ہیں غلط چیز جو میں ملوث ہے تو اس وجہ سے پھر دوسرے دوستوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں اس لیے ہمیں مجھے لگتا ہے کہ دوست ہمیں سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے ہے نا کیونکہ دوستی میں ما بہت ضرور
بہت ہی ضروری بہت ضروری ہے اعتماد اگر ہو تو دوستی نہیں ہو سکتی اعتماد کے بنا دوستی نہیں اور دوستی میں اعتماد ہی ضروری ہے
ہاں احترام بھی ضروری ہے کیونکہ انسان مزہ کرتا ہے کبھی کبھی لیکن اس مذاق کی بھی اپ اپنی جگہ ہونی چاہیے اپنی حد میں ہونی اہ یہ نہیں کہ مطلب کسی کے بھی سامنے ہے نا کیونکہ باس دوست مذاق میں راج بھییکھوں کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوست دوست جو ہے وہ رادار ہونا چاہیے پھر کیا ہی فائدہ جب وہ مذاق میں راج کھول د
ہ ارے مذاق میں تو اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو مذاق کر میں مزہ کر رہا تھا ہے کہ نہیں
کیقت ہے دوستی میں نارا بھی آتی ہے کہ نہیں لیکن سچی دوست وہ ہے جہاں ناراضگی زیادہ دیر تک نہ رہے مجھے لگتا ہے جو تو ہر ایک رشتے میں پہلے دوستی ہونی تھی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو ماں بیٹی کا رشتہ ہو اس میں بھی پھر آگے جا کے آپ دیکھو گے وہ دونوں دوست بن کرے ہے تو ایسے ہی بھائی بہن کا رشتہ بھی دوست ہر ایک رشتے میں دنیا بیوی کا بھی رشہ دوستی سے ہی ہونا چاہیے کیونکہ جو یہ دوستی ہے تب جا کے یہ مطلب انسان مزہ کرتا
کیونکہ اگر دل صاف ہو تو معافی آسان ہو جائے گی
ہاں کیونکہ اگر ناراضگی کریں گے پھر دن صاف ہوگا تو پھر اس کو انسان معاف کر سکتا ہے
ہاں بہت مذوق تو صرف ایک چلو چھوڑو صی
ہاں کیونکہ ان دوستوں میں اتنی سمجھ ہوتی آب بول ہے چلو چھوڑ دو تو پھر یہ بات سچ ہے آج کل لیکن سوشل میڈیا نے دوستی کا انداز بدل دیا ہے کہ نہیں پہلے دوست مل کر کر بعات کرتے تھے اب زیادہ تر چیٹ پر ہی بات ہوتی دیا ہے کہ نہیں
آج تو واٹس ایپ پر ہی بات ہو انسٹاگررام پر ریلز اور ایک دوسرے کو بھی جو اسی میں بات ہو جاتی ہے شیئر کر لو اپنی فیلنگ شیئر کر لو
وہ بھی اچھا ہے لیکن جو مطلب ان کسان کو مل کر ہے کہ دوست کا یہ وہ ایک الگ ہے وہ اب ہم کھو رہے ہیں دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے جو آگے جانے والی نسلیں ہوگی ان کے لیے پرابلمس ہو رہی ہے بہت زیادہ کیونکہ ہے کہ نہیں اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ اب آج کل ماں باپ کو دوستوں پر بھی ا ایسے ہی وشواس نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ پہلے زمانے میں ہم دوست بناتے تھے ہمارے ماں باپ ان کو اپنے بچے سمجھتے تھے اور ان کو بولتے تھے چلو یہ بھی ہمارے مجھے لگتا ہے اب آج کل زمانہ بجل گیا ہے آج کل پہلے دیکھنا چاہیے ماں باپ کہ اگر یہ میرے بچے کا دوست ہے اس کے آدات کیا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس گر سے ہے کیوں کہ اگر آج کل جو زمانہ ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مطلب ہم بولیں گے وہ بھی ہمارا بچہ ہے مجھے لگتا ہے نظر رکھ روری ہے
لیکن سچے دوست دور ہو کر بھی دن کے قریب ہی رہ اگر وہ کہیں اور جائے تو اور کسی اور دیش میں ہے کسی اور کنٹری میں ہے تو وہ اگر دور بھی ہوتے ہیں تو د کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں
ہاں سالوں بعد بھی اگر ہم پھر ان دوستوں سے ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کیا کال ہی بات
یہی تو نہیںی تو اچھی دوست ہے آپ کا ہے کوئی جو باہر ہے دوست
سب سے پہلے میں نے آپ کو جب بو رہا ہے کہ مطلب پہلے ہر ایک رشتے میں دوستی ہونی چاہیے تو میری بہن ہی باہر ہے تو مطلب میں اس کو بہت یاد کرتی رہتی ہ کیونکہ ہم دونوں کے بیچ میں بہت دوستی کا رشتہ تھا اور یہ ضروری نہیں ہےگ مطلب دوست مطلب دوست ہم نے ہر ایک ا زندگی کے قدم پہ بنائے جیسے اسکول میں اپنے دوست تھے کالج میں اپنے دوست تھے تو پھر وہ دوست کیا نہیں رہتی ہے لیکن وہ یاد ہے جو ان کے ساتھ ہم نے بتا ہے وہ رہ ایک کبھی پھر ہمیں ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہتے ہم ان کے ساتھ فون پر کیونکہ پھر دھیرے دھیرے بدل جا تاہے ساری چیزیں لیکن وہ یادیں رہتی ہے انسان کی اچھا انسان کی وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ چھانپ چھوڑ جا ہے کہ نہیں وہ ایک اچھا بندہ تھا وہ اچا اچھی بند
اب دوست اچھا ہو اور وہ آ آپ کی مدد کرے برے وقت میں آپ سے
ہاں آپ کو مشورہ دیا اچھھی چیز کے لیے یا آپ کو ہے نا غط چیز
غلط چیز رو کے تو وہی تو اصل دوست تو وہی ہے جو اچھے کام کو کی ترجیح دے اور برے کام شروع کے
ہاں تو میں چاہتی ہوں کہ جو آج کا زمانہ ہے میں چاہتی ہوں اس میں گھر سے سے ہی دوستی شروع ہو جائے گی اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں سے دوستی کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی اپنے ماں باپ سے دوستی کرنی چاہیے تب جا کے دونوں تب جا کے کہ جب آپ اپنے بچے سے دوستی کریں گے وہ آپ کے سا ہر ایک چیز ا شیئر کرے گا تو جب ہم اپنے ٹھیک ہے تو یہ دوستی کا رشتہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نہیں تو جو ہم نے آج گفت کیک اس کا نتیجہ یہی ہے کہ دوست زندگی کا ایک خوبصورت رشتہ ہے یہ ایسا کو خوشی سہارا اور ہمت دیتی ہے ہے کہ
ہاں ہمیں اپنے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ سچے دوست ہے نا بار بار نہیں ملتے ہیں
بالکل ب بار بار نہیں ملتے دوستی ایک نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کے لیے اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے ہے کہ
جی جی بہت شکریہ آپ سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگا اور ابھی آپ نے کھانا وانا کھایا
جی میں نے کھانا کھایا
سالن کیا تھا
ا پیاز اور مرگا
نہیں ہمیں ابھی ٹائم ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ابھی ابھی اب نماز وماز پڑھیں گے اس کے بعد
لڑکیوں کو جلدی بھوک لگتی تو اس لیے وہ جلدی کھاتی ہے
ہ ہ صحی وہ تو ہے ہی جس کو ج جب بھوک لگے تب بک ہے وہ جب لگے گی ت بھیھی کھانا چاہیے وہ بغیر نہیں کھانا چاہیے غلط ہو جاتا ہے تو سونے وونے کا کیا ہے کب کب تک سو جاتے ہیں آپ
بس سو جاتے ہیں بس جب نیند آئے وہ تو اللہ مالک ہے
ہ اللہ کوئی حقت ہے چلو ٹھیک ہے اور سے بات کر کے بہت اچھا
مجھے بھی بہت اچھا لگا اللہ حافظ